وعلیکم وی ورکاتہ
اور کائ گے
جی الحمد للہ بتائیے
ہاںاش ے اور آپ کی دع آئےیں ہیں اور بتائیں کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس آرام فرما رہے تھے لیٹے بیٹھے تھے اور آپ وہاں کیا ہو رہا ہے
ہاں میں بھی کام سپاری ہو کے انویسٹ کر رہی تھی ٹھیک اور یہ پتا ہے آج کل نا مووی دیکھنے سے اچھا ہے کہ کوئی کتاب کو پڑھا جائے ہے ہے نا
صحیح بات ہے لیکن یہ چیز جو ہے شوق سے ہوتی ہے بہت لوگوں کو جو ہے شوق موویز دیکھنے کا ہوتا ہے بہت لوگوں کو بکس پڑھنے کا ہوتا ہے بہت لوگ ایسے ہیں جن کو ریڈنگ کرنا نہیں پسند ہے ان کو دیکھنا زیادہ پسند ہے مووی وغیرہ بکس میں یہ رہتا ہے کہ مووی کی طرح ہی جو ہے ناولس وغیرہ آتی ہیں اس میں مووی کی طرح ہی سارا سین تھرل اور جو ہے ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن بہت لوگ کو شوق رہتا ہے پڑھنے کا لیکن وہ لوگ کو نہیں بھی رہتا تو وہ فس سے ہو شوکس ہوتا ہے تو جس میں شوق ہو اس میں ہی مزہ آتا ہے سب کو
وہ تو ہے شوق پہ تو ڈیپینڈ ہے لیکن اگر آپ ریڈنگ کریں گی تو آپ کی نالج انکریز ہوگی ہے نا آپ کی جانکاری بڑ بے گ ا نہیں نہیں ن نہیں لفظوں کے بارے میں سیکھیں گے ہے نا
وہ یہ کہ کہ ہم پومنٹ کے لیے ایکرییز لے دن
ہاں اس لیے کچھ نہ کوئی شوق ایسا رکھنا چاہیے جس سے جو ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کوئی بھی سب کوئی بھی لینگویج جوو بٹ ریڈنگ کا شاک وہ بہتر ہوتا ہے ہاں
اب بکس وغیرہ پہ ہوتی ہیں اس میں انسان ایک تو تو اسٹڈیز ری ہوتی ہے فس کیسٹری جو بھی سبجیکٹ لیتی ہیں اور جب دوسرری چیزیں ناولس وغیرہ اسٹوری بک وغیرہ یا پروفٹ کی اسٹوری دیکھ لیجے یا ناولس وغیرہ ہوتی مووی کی طرح اسٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت ساری بکس بھی آتی ہیں اور موویز میں اگر دیکیں ہیں تو یوٹیوب پہ ہر چیز مل جاتی ہے چاہے موویز دیکھنی ہو چاہے اسلام سے رلی دیکھنا ہو پروفش کے دیکھنا ہو یا کسی بھی چیز کی ر تو دونوں طرف دونوں مل جاتے پچ
اگر آپ بور ہو
ہمارا رڈنگ کرنے کا وہ بڑ تا پڑھنے کا اسپیڈ بڑھتی ہے اور جو الفاظ ہم میں نہیں آتے ہیں اس میں سمجھ میں آتا ہے سیکھ ملتی ہے کہ آئس الفاازظ یہ مطلب ہے تو ہماری جانکاری کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے وہ
ہ وہی چیز ہے اگر ہم لوگ کو پڑھنے کا شوق ہوگا تو بھی بہتر ہے ہاں لیکن اگر کبھی ہم لوگ بور ہو رہے ہیں تو ہم اس کو مووی بھی دیکھ سکتے ہیں نا انٹر مٹ کے لی موڈ فریش کرنے کے کے لیے مووی دیکھنا بھی بہتر ہے
ل سرا موویز دیکھ لو یا پھر کوئی سیریز وغیرہ دیکھ لو
ہ ہاں تھوڑا سا منورنج ن کے ساتھ
صحی ایک گروپ وغیرہ سب کے ساتھ دیکھنے میں زیادہ مزہ آتاتا رہتا ہے کہ سسپینس بنا رہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو کوئی ڈسکس کرنے م رہتا ہے سات اور مزہ آتا ہے دیکھنے میں
ہاں یہ تو ہے گروپ میں مل کر دیکھنے میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے اور سب لوگ مل کر اس کو کو دیکھے تو بہتر رہتا ہے کئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہے نا لیکن اگر بکس ریڈنگ کرنا ہے تو آپ
بکس تو اکیلے اکیلے کرنا پڑے گا بکس تو ساتھ میں نہیں کر سکتے یہ یہ کیزے اس میں
ہاں سب لوگ کو مل کے نہیں بٹھا سکتے کہ آپ پڑو آپ پڑو ہے نا
ساہی
تو اس لیے دونوں میں بہت فرق ہے
بک ریڈنگ کے دو طریقے بھی ہیں کہ ہم لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیںیس جس کہ ہم لوگوں کوئی چیز ہے آپ کے پاس کوئی ڈائری وغیرہ ہے آپ کو اس چیز کو یاد رکھنا ہے تو آپ لکھ لیں اس کو بیم لگ رہو پڑھ سکتے ہیں جو بھی ہم کو یادکھنا یاد کرنا ہے اگر آپ لکھ کے اس کو روز پڑھیں گے نا تو وہپ کو اپنے آپ یاد ہو جائے گا تو اس کا بھی ریڈنگ ائ یہ رہتا ہے فائدہ کیا آپ کو چیزیں یاد جاتی ہیں
وہی وہی چیز ہے زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنا بہتر ہی ہے اور بچوں کو بھی ریڈنگ کر کرانا چاہیے
ان لوگ فلوینٹ ہو جاتے ہیں بچے لوگ اینگ تو ریڈنگ میں فلوئینٹ ہو جاتے ہیں
ہاں ان کی پڑھنے کی جو اسپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے
ج
اور سب کے سامنے پڑھ سکتے ہیں گھبرانے لگتے ہیں کلاس میں میم بولتی ہے کہ آ کے ریڈنگ کرو تو ان کو آ پ ہی نہیں ہے تو نا بہت شرم آتے ہیں ہاں اسی لیے تو آنا ہی نہیں پسند کرتے کہ
بہت لوگ کو بچوں کو کانفیڈینس نہیں رہتا ہے کہ اسٹیج مب کلاس میں جا کے ریڈنگ کریں اسٹیج پہ
ہوں اور پت ہے آج کل کے بچوں کا نا پڑھنے میں تو بالکل بھی من نہیں لگتا ہے ان لوگوں سب سے زیادہ انٹرسٹ مووی دیکھنے میں ہوتا ہے یا گیم کھیلنے میں ہوتا ہے ہاں وہ ہو گی کلنا چاہتے ہیں وہ بھی موبائل میں
ہوں سی
ن ان لوگ کا ان لوگوں کی وہ آؤٹ گوئنگ مطلب کہ ان لوگوں کا آؤٹ ڈور گیمس نہیں ہو پاتا ہے باہر جانا ہی نہیں پسند کرتے اسی لیے وہ لوگوں کے لیے بہتر ہے
بچے جاتے بھی ہیں ب دونوں دیتے ہیں آدھا ٹائم وہ فون کھلے دیں گے اور ہر ٹائم آٹ ڈور گیمس کھلے دیں گے
ہاں تو ایسے ہونا چاہیے بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے نا
بہت سارے بچتےے ہیں جو سنگل رہتے ان کے پاس محلے وغیرہ میں دوست نہیں ہوتے ان نہیں کرتے ہیں جن کے پاس دوست ہوتے ہیں دونوں دونوں چیز کرتے ہیں ففٹی ففٹی
ہاں یہ تو ہے
ا جو سنگل چائلڈ ہے وہ تو کیا ہی کرے بچارا اب جس کے پاس بھائی بہن ہے وہ کھیل بھی لیتا ہے باتیں وغیرہ
ہاں سنگل چائلڈ کو کمپنی نہیں ملتی ہے کوئی ساتھ میں ہو تو کھیلے ہ یہ بھی دکھ دقت ہے اس لیے وہ محلے کے لوگوں کو بلا کر کھیلتا
ی یا تو کوئی کزن وغیرہ ساتھ میں جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو اچھا رہتا ہے کہ ہاں کوئی ہے ساتھ کا
ہاں وہی چیز ہے کوئی فرینڈس بھی ہو یا کوئی رشتے دار ہو تو بھی بہتر ہے لیکن کھیلنا ضوری ہے اچو کے لیے ہ
بچوں کی تو فیوریٹس بکس بھی اگر ان کو انٹرسٹ ان کو دے دی جائے جن میں ان شوق ہوی وغہ موویز یا متا ڈورمون کی کامکس ہاں تو بچے لوگوں کا ان کے ان کے شوق دی جائے تو رائڈنگ کر سکتے ہیں اچھی دی ہے
ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ بچوں کو کامکس دینا چاہیے رڈنگ کرنے کے لیے اور آج کل تو دیکھو نا چھٹیا بھی ہیں تو
ہاں بڑھیا ان کو تو بہت سارے بچوں کو ملا بھی ہوگا ہوم وورک میں
ہاں بچوں کو ری گ رائٹنگ سب کچھ ملتی ہے
لیکن بچے لاسٹ مومنٹ پہ جب چھائی چھٹی نکل جاتی ہے اور کولنے کاٹائم لاسٹ ون پہ آتا ہے تب وہ اپنا ہوم ورک اسٹارٹ کرتے ہیں
ہاں لاسٹ مومنٹ میں ان کو یاد رہتا ہے کہ اب تو پٹائی ہوگی اب پٹائی ہوگی تب تبھی پتا چلے گا
صی
اور آدھی سے زیادہ ہو ورک تو ان کے پیرنٹس ہی کرتے ہیں
پیرنٹس کیا یا بھائی بہن کیسے کروا لیتے ہیں گھر میں
ہوں وہی چ ہے اس لیے ان لوگ کو زیادہ رڈن والا ہوگا نہیں
ہاں ایسا ہو م د سس م لگا کرنے
ہاں اور خود سے کریں کسی اور کی ہیلپ نہ لے
ہیلپ لیں لیکن جو کرنے والا کام ہے خود کرنا کیکہ وہ بچے ہیں پوچھنا تو پڑھے گا یہ کیسے کیا کرنا ہے
ہاں ہیلپ لیس
لیکن کرنا جو اگر لکھنا وغیرہ ہے ڈرا کرنا ہے تو خود کرنا چاہیے
ہ ابھی تو سیکھیں گے ابھی نہیں کریں گے تو ڈیپینڈ ہو جائیں گے دوسروں پر آج کل یہی مسئلہ بنا جا رہا ہے جو بچے ہیں ٹوٹلی اپنے پیرنٹس توب آپ اپنے کزن پر اپنے بھائی بہنوں پہ ڈیپینڈ ہو چکے ہیں تو خود تو کچھ کرنا ہی نہیں مانگتے ہیں
صی آ کسی چیز کا شوق ہے مووی کا یا ریڈنگ کا
مجھے ریڈنگ کا شوق ہے
اچھا اچھی بات ہے
ہاں کیونکہ مجھے بہت بورنگ لگتا ہے دو تین گھنٹے برباد کرنا
سیم وہ بھی ہم ہم بھی نہیں دیکھتے ہیں
ایک دمان ہوگیا ہم تو دیکھے نہیں م موبائل موبائل
ریڈنگ کا یہ ہے کہ فون میں کچھ بھی اگر دین سے ریلیٹڈ آیا یا کوئی اسٹوری آئی پڑھ لیا ریڈ کر لیا لیکن موویز تو نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھتے ہیں سیریز وغیرہ
ہاں تو میں بھی نہیں دیکھتی ہ وہی چیز اس سے اچھا ہے ریڈک کر لو اوریڈک بھی بہت زیادہ نہیں کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت لیکن کر نی چاہیے
کرنے چاہیے
ہوں
میری ریڈنگ تو اچھی خاصی ہوا کرتی ہے جو بھی میرے فیڈ میں ریڈنگ تو میری اچھی خاص ہوتی ہے بڑے بڑے پیراگرافس آیا کر انٹرسٹ سے ہوتا ہے جب کوئی اسٹوری آ گئی اسلامک دین کیا پروفٹس کی تو جس جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں آپ کے فیر میں وہی آ ہے اوپر نیچے تو زیادہ تر میں نے ریٹ کر نہیں والا آتا ہے
ہوں ہاں وہ تو ہے بہت ساری چیزیں تو ریڑھ ہوتی ہے
ہاں صحیح یہ
پر بک لے کر بیٹھنا ہو اس
ہاں تو نیین تو دونوں اس میں گھر ستے ہیں ابو میں بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں فون میں بھی کر سکتے ہیں
ہاں تھوڑا سا چاول
کھانا کھا رہی ہیں
ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا میں من نہیں تھا ٹھیک ہے پھر بات کریں گے ہاں اللہ حافظ